ہلو
ہیلو
ہیلو ہاں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے
ہاں السلام علیکم بہن کیسی ہو آپ سب خیریت سے
وعلیکم السلام الحمد للہ میں بالکل خیریت ہوں آپ سنائیے
بس اللہ کا کرم ہے آج آپ کی ہتھیلیوں پر بڑی خوبصورت مہندی لگی ہوئی ہے کوئی خاص موقع ہے کیا کچھ کار کررم ہے کیا آپ کے گھر پر
ارے جی میری چھوٹی بہن کی شادی طے ہو گئی ہے اسی کی خوشی میں گھر میں سب مہندی کی رسم رکھی گئی تھی
ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو پھر تو گھر میں خوب رونق ہوگی نا
ہاں جی ہاں پچھلے تین دنوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا گھر جکش میں ڈوبا ہوا ہے ہر طرف ہنسی مذاق گانے اور تیاریاں چل رہی ہیں
ویسے آپ کی مہندی کا رنگ تو بہت گہرا آیا ہے کہتے ہیں نا جتنا گہرا رنگ آیا اتنی محبت ملتی ہے لگتا ہے آپ کے شوہر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تبھی آپ کی مہندی اتنی رنگ لائی ہے
ہاں جی بالکل یہی بات میری خھالہ بھی بار بار کہہ رہی تھی پتاہ نہیں کیوں
اچھا آج کل کی لڑکیاں لڑکیاں تو مہندی کے نئے نئے ڈیزائنس بنواتی رہتی ہے ہمارے زمانے میں تو بس بیل بوٹے اور گول ٹکی ہوتی تھی اور زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور نیٹ و وغیرہ نہ ہونے کے کن ہم کوئی ڈیزائن دیکھ بھی نہیں پاتے تھے تو ہم سادی ڈیزائن بنات بنا لیتے تھے
صحیح بولا صحیح فرمایا آپ نے اب تو پت نہیں عربک انڈین مرکن اور نہ جانے پتتا نہیں کتنے اسٹائلس آ گئے ہیں جو ابھی تک ہم کو پتہ بھی نہیں ہے سوچ لو
ہاں وہی تو آپ کو کون سا ڈیزائن پسند ہے ان میں سے مجھے تو اتنا نام نہیں پتا بس میں ڈیزائن دیکھ لیتی ہوں پسند کر لیتی ہوں پھر بنا لیتی ہوں
مجھے تو سمپل سے عریبین ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک تو ہاتھ بھر بھی جاتا ہے پلس ایزی ایزی بھی ہوتا ہے وہ آرام سے بن بھی جاتا ہے کم سمے میں تو بڑا نفیس معلوم ہوتا ہے اس میں
ہاں صحیح کہا مجھے بھی اربک ڈیزائن اچھا لگتا ہے مگر دلہن کے ہاتھوں میں فل ہینڈ مہندی خوب دجتی ہے نا کیوںکہ ان کی شادی ہوتی ہے تو انہیں زیادہ اچھا دکھنا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ والی مہندی زیادہ اچھی لگتی ہے پل ہینڈ والی ہاتھ بھرے بھرے لگتے ہیں نا
بالکل میری بہن نے بھی پورے ہاتھ اور پیروں میں مہندی لگوائی ہے قریب چار گھنٹے لگے سوچو اور وہ بیٹھی بیٹھی اتنی تھک گئی اور ہم لوگ اسے پیمپرنگ کر رہے تھے کہ چائے مطلب سب چیزیں لا کے اسے دے رہے تھے وہ اتنی بزی تھی
اللہ چار گھنٹے اتنی دیر بیٹھنا آج پسان نہیں ہے کتنی دیر تک بیٹھی کئی وہ اکڑ تو نہیں گئی تھی نا
جی نہیں مگر شادی خوشی میں سب آسان لگنے لگتا تائیں سب کر لیتا ہے شادی میں تو
ہاں یہ تو صحی بات کیا اپ نے شادی کی خوشی اور سب میں آپس میں آپس آسان لگنے لگتا ہے نا مہندی کی خوشبو بڑی پیاری ہوتی ہے مجھے تو بچپن سے اتنا اچھا لگتا ہے مہندی بنانا اور اس کی خوشبو اتنی تازہ ہو جاتی ہے اور یادیں اس کی وجہ سے اور تازہ ہو جاتی ہے
ہاں خاص کر عید کی رات راتیں یاد آ جاتی ہے امی سب بہنوں کو بٹھا کر مہندی لگائیایں کر دیتی مجھے وہ وہ پھل ابھی بھی یاد آ جاتا ہے ان کو آتا تو ہے نہیں تھا بنانا بٹ وہ ہم کو گول گول سے ٹکیاں لگا دیتی تھیں بس
جی صحی کہا آپ نے بالکل صحیح کہا اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہی دیکھتے تھے کہ مہندی کس کی زیادہ رنگی ہے
ہاں اور رنگ ہلکا اتا تھا تو بڑی مایوسی ہوتی تھی اس ٹائم پہ جیسے کہ کبھی میرا ڈارک ا گیا تو تم میری بہن رونے لگتی تھی اس کا ڈر کے کیسے ایا
صحیح کہا آپ نے ہمارے بھی گھر میں ویسا ہی ہوتا تھا ویسے آپ گھر میں مہندی بناتی ہے یا بازار سے لاتی ہے میں تو سوچتی ہوں کہ گھر گھر والی مہندی اچھی ہوتی ہے کیوںکہ باہر والی مہندیوں میں آج کل کیمیکلس بہت ہوتے ہیں نا انفیکشن ہونے کے یا پھر سائڈ افیکٹس بھی بہت ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھا گھر کی مہندی اچھی ہوتی ہے آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں
میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر کی پیسی ہوئی مہندی ہی لگاؤں اس میں خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے ایک تو رنگ بھی بہت بہتر آتا ہے اور تم نے جیسے کہا کہ باہر کی مہندیا کیمیکلس ہوتا ہیں ہاں ایک دم سچ ہے کیونکہ باہر کی مہندیوں میں کیمیکلس آ رہے ہیں اور میں نے ابھی کچھ سنا بھی تھا نہیں اس میں کہ ایک ایک نے لگائے اس کے ہاتھ جل گئے پت نہیں کیا برننگ ہونے لگ گئی تو وہی تو اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ گھر کی ہی مہندی لگاتے ہیں
جی ہاں صحیح کہا آپ نے بازار کی مہندی میں تو کتنے کیمیکل مل جاتے ہیں جس سے الرجی ہو جاتی ہے ایک بار تو میں نے باہر کی مہندی لگا لی تھی گھر گھر میں بانی بنا نہیں پائی تھی تو میرے ہاتھوں میں لال لال ریشے آ گئی تھی ایسا ل رہا تھا کہ میرے ہاتھ ہی جل گیا گئے
بالکل بالکل میری ایک سہیلی کو تو ہاتھ میں کھجلی ہو گئی تھی سوچو میں نے ابھی آپ نے جو بتایا تھا وہی چیز ہو اسے بھی کھجلی ہونے لگ گئی تھی الرجیز وغیرہ ہونے لگ گئی تھی پھر اس نے کریمس وغیرہ لگایا پھر اس کی تھوڑی سی ٹھیک کرا
ارے پھر تو بہت پریشانی ہو گئی ہوگی نا مجھے تو ایک مہینے تک میرے ہاتھوں سے داغ نہیں گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ ہی جل گئے ہیں اتنی بےیکار مہندی تھی نا اس لیے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میں گھر کی ہی مہندی لگاؤ بنائی ہوئی
ہاں اسی لیے تو اب ہم لوگ صرف نیزرل مہندی ہی استعمال کرتے ہیں وہ بہت اچھی مہندی ہے وہ اب لگاؤ گے تو مطلب نہ سائڈ افیکٹس ہے نہ ان مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا تم لگاؤ آج رات بھر میں رشتے بھی بہت اچھی ہو والی مہندی آرام سے تم سو اور کل مطلب آرام سے ایک ہفتے بھی چلتی ہے اور پلس نو سائڈ افیکٹس
ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم ویسے مہندی صرف سجاوٹ نہیں بلکہ ہماری تہذیب اور روایت کا حصہ بھی ہے نا بڑے بوڑھے ساتھ میں بیٹھتے تھے اور پھر مہندی لگاتے تھے پرانی یادیں تازہ کرتے تھے تو
آپ نے بالکل درست فرمایا شادی بیاہ عید تیز تہوار ہر خوشی میں مہندی کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر تہوار کو رونق سی کر رونق سی بڑھا دیتی ہے یہ مہندی
ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو اور مہندی محفلوں میں جو گانے گائے جاتے ہیں ان کا تو جواب ہی نہیں ان کا تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت موج مستی ہو جاتی ہے بچے
ہاں ہاں
گانے گاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں
ہاں بالکل صحی کہا تم نے کل رات تو لڑکیاں ڈھولک پر اتنے پیارے گیت گا رہی تھی کہ دل خوش ہو گیا ہے ایسا لگا میں بھی ناچ لوں جا کے وہاں
کوئی گیت یاد ہے آپ کو
جی ایک لڑکی گا رہی تھی مہندی ہے رچنے والی ہاتھوں میں گہری لال
واہ یہ تو گان گیت س شادی والا موسم ماحول بن گیا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میری ہی شادی ہونے والی ہے
بالکل اور بچے بھی خوب شہور مچاتے ہیں
آپ کی بہن کی شادی کب ہے
اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو ہی ہے
اچھا پھر تو تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہوگی نا کون سے ہال میں تاریی کرنے والے ہیں
ہاں کپڑے زیور کارڈ کیٹرنگ ہر چیز کی فکر لگی ہوئی ہے کیونکہ شادی ایک تو جب ہوتی ہے نا تو پورے گھر کو ٹینشن دیتی بھی ہے اور پلس خوشی تو دیتی ہے پلس ٹینشن بھی دیتی سب چیزیں سنبھالنا ہوتا ہے ہر ایک چیز مینیج کرنا ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے انسان شادی میں
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گھر سنبھالو باہر کا سنبھالو انویٹیشن کارڈ بانٹو شادی کی تیاریاں اتنی مشکل ہو جاتی ہے آپ کو کون سا مشکل کا سکتا ہے سب سے زیادہ شادی کی تیاریوں میں
سچ کہوں تو مہمانوں کی لسٹ بنانا سب سے مشکل کام ہے ایک تو پلس مہمان اتنے ہوتے ہیں نا تو ان کے پہلے نام ڈھونڈو یہ وہ یہ سب سے مشکل ہے
ہ بالکل صحیح کہا آپ نے کسی کو بلاؤ تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے نہ بلاؤ تو تیسرا ناراض ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو ناراضگی نہیں ہو چاہیے سب کچھ اچھے سے نپٹ جانا چاہیے شادی خوشی خوشی چلی جانی چاہیے
یہی حال ہے مگر خوشی کے موقع پر سب سنبھالنا پڑتا ہے
آپ کی بہن کو مہندی لگوانا پسند ہے
بہت زیادہ وہ تو بچپن سے ہی ہر عید پر سب سے پہلیے مہندی لگواتے تھے پھر دوسری م لگواتی تھی
اچھا مطلب اسے بہت مہندی لگانا پسند ہے کتنی پیاری بات ہے اللہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے
عمین اور آپ کی بیٹی کیسی ہے اسے بھی مہندی کا شوق ہوگا ضرور
ارے امی میرے ہاتھوں میں مہندی لگا دیجیے ایسا لگتا ہے کہ اسے بہت مہندیوں کا شوق ہے بڑی ہو کر مجھے بولتی ہے کہ میں تو مہندی آرٹسٹ ہی بنوں گی ممی
بچے تو رنگ برنگی چیزوں کی طرف جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں
نے آپ نے کبھی خود مہندی لگانا سیکھا ہے کیا
تھوڑا بہت سیکھ لیا ہے مگر پروفیشنل ج ا صفائی نہیں آتی ہے
اچھا آج کل تو مہندی لگانا بھی ایکر اور کاروبار بن گیا ہےیا لوگت لیتے لڑکیاں مہندی
بالکل کئی لڑکیاں اس سے اچھی کمائی کر رہی ہیں اس میں سے
ہ انسان کو خود مختار بنا دیتا ہے خود کے پیروں پر کھڑا کرنا سکھا دیتا ہے بھلے کوئی بھی ہنر ہوو چھوٹے سے لے کے بڑا کیوں نہ ہو
جی ہاں اور مہندی کا کام تو ہر موسم میں چلتا ہے چاہے وہ سردی کا ہو گرمی میں کیونکہ تہوہار آتے ہیں شادیاں پڑتی ہیں کتنے تو تہوہار آتے ہیں سال میں اور شادیاں کتنی پڑتی ہیں تو مہندی کا سیزن تو سب سے بیسٹ مطلب ہر چیزن میں چلتا ہے
ہاں صحیح کا بہن آپ نے خاص کر شادی سیزن میں تو مہندی والوں کو فرصتی ہی ملتی نہیں ان کے آگے پیچھے ہر اگلے دن آڈر پہ آڈر ہوتے ہیں ان کے کئی ہاتھ بھی دب جاتے ہوں گے پھر بھی وہ آڈر لینا نہیں چھوڑتے
بلکل صاحب میری بات ہے اسے لگانے کے لیے ہمیں ایک ماہ پہلے سے کتاب کیا تھا
ے باپے واہ اس کا مطلب اس کی کافی ڈیمانڈ ہوگی بہت اچھی مہندی بناتی ہے کیا وہ
اور کیا اس کے ڈیزائنس بہت مشہور ہیں مطلب تم دیکھ لو گے تو بہت اچھے اچھے ڈیزائنس ہیں اس نے میری بہن کی اتنی سندر مہندی لگائی ہے بہت سندر
اچھا میں بھی سوچ رہی تھی کہ اگر میرے اب گھر پر ابھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوگا تو میں اس سے ہی اپنی گھر والے گھر والے لیڈیز کے لیے مینگو کا آڈر دوں گی
ہاں مجھے بھی آپ سے بات مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کبھی فرصت سے آئیں گے اور ساتھ میں بیٹھ کر چائے پئیں گے اور مہندی بھی لگائیں گے
ہاں ہاں بالکل انشاء اللہ ضرور اللہ حافظ بہن
اللہ حافظ